مت متعے السلام علیکم بھائیم
اور کیا حال چال ہے بھائی جان
بس آپ کی ہو رہی ہے
کیسا کام دھندا چل رہا ہے بھائی جن آج کے ٹائم پہ تو موسم بھی بڑا سہانا ہو رہا ہے تو کام وام پہ نہیں جا رہے ہیں کیا
میں جان مزدوری کرنا جاہتی ہوں جائیں گے
جی جی انشاء اللہ کیا آئے گی آج دم اب تو کیا ہے کہ انڈیا میں ماحول ہی ایسا ہی رہ گیا ہے کہ جو وا پڑھے لکھے ہیں ان کے لیے تو بس اب مزدوری کے علاوہ اور کوئی آپشن ہی نہیں چھوڑا ہماری جو حکومت ہے انہوں نے
ہمارا ملک ہی اسی طریقے سے مزہ نہیں لگتا کہ کچھ ہو پائے گا ک چی کا
ابھی کیا تھا بھائی جان میں ہمارے جو گاؤں میں نا ایک بھنڈارا ہوا تھا سپت یہ سپتااہ جیسے کیا ہے کہ دھرم کے نام پہ کرتے ہیں نا وہ ہوا
ہاں بالکل
گاؤں میں نا ابھی کی استھتی اور تب کی استھ میں بتاؤں ابھی کیا ہے ہمارے دیش ہمارے گاؤں میں نا پوری روڈ خراب ہوئی پڑی ہوئی ہیں کچھ نہیں کوئی دھنتے نکل نہیں پاتا ہے بازار میں پانی بڑھ جاتا ہے کتنی کیچڑ ہے ابھی ان سے اگر وہ مانگے اگر ہم پیسے کہ چلو روڈ کی صفائی کروا دیتے ہیں پھر روڈ کی مرمت کر کروا دیتے ہیں سبھی لوگ پانچ پانچ سو روپئے ک کرتے ہیں تو کوئی نہیں دے گا ا بھائی جان جب وہاں پر بنڈارا ہوا نا اس ٹائم پہ لگ بھگ ایک کروڑ کے قریب تو ہمارے گاؤں میں چندہ اکٹھا ہو گیا تھا کوئی دس ہزار دے رہا تھا کوئی بیس ہزار دے رہا تھا کوئی نہیں دے رہا تھا بہت سارے مطلب پیسے آئے تھے لیکن یہی لوگ دھرم کے نام پہ اتنے پیسے دے دیتے ہیں یہی لوگ اگر ویسے کوئی وکس یا پھر کوئی گاؤ میں اسکول کھولنے کی بات آ جائے تو ایک بھی پیسے نہیں دیتے ہیں
اسارد اس ٹائم ب دور باغ جاتے ہیں کوئی سنتا بھی نہیں ہے بولتے آاں ابھی دیتا ہوں کل دیتا ہوں پرسوں دیتا ہوں ابھی نہیں ہے میرے پاس بس بھائی جان یہی چلتا رہتا ہے ہمارے
تو یہی تو کہہ رہا ہوں میں مطلب ہمارے ملک میں پڑھا لکھا ہونا کیوں ضروری ہے ہمارے ملک میں ہی نہیں ہر جگہ پڑھا لکھا ہونا کیوں ضروری ہے اس کا یہ بھی ایک کارڈ ہے کہ آپ دھرم کے بہکاوے میں نہ آئے آپ یہ دیکھیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے ایک بھنڈارے میں اتنے کروڑوں روپے لگا دیے اب یہی روپئے اگر تم گاؤں کے وکاس میں لگا دیتے تو وہ کتنے دنوں تک چلتا پر یہ ابھی کیا ہے کہ کوئی جویتا ہے وہ سڑک اور شکچھا اور ان چیزوں پہ دھیان کیوں نہیں دیتا کیوںکہ ان کو پتائے گ یہاں کی جنتا مورکھ یہ اتنے تو بس چاہیے مندر مسجد بھنڈارے اور ایسی فری کی چیزوں میں ابھی پانچ کلو راشن میں ہی کش ہیں تو ان کو کیوں ایسا کچھ دو کہ ان کے گھر سے کوئی اچھا خاصا بزنس مین نکل جائے ایسا کیوں کریں گے یہ
بالکل بھائی جان بالکل ج سرکار چاہتی یہ یہ تو کیوں پڑھا ہے ن کیوں پڑھنے کے لیے سوھا د اگر یہ تھوڑا بہت بھی سمجھ گئے سمجھنے لائق ہو بھائی کہ الٹا دوستارےپ اور یہ یہ لوگ گورنمنٹ کو ہی پریشان کریں گے تو اسی لیے اتنی سویدھ فیسلٹی دینی ہی نہیں ہے جس سے کہجے ہمیں پریشانی پہنچاائے ان کا تو موٹیو ہی یہی ہے
تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو جنتا ایک طریقے سے کیا ہے کہ مندر مسجد اور ایسی چیزوں میں خش ہے ان لوگوں کو شکچھا اور سواستھ دے کر فائدہ ہی کیا ہے جسے جس مطلب جس دیش میں اگر کوئی انسان جیسے آپ نے کچھ ٹائم پہلے راجستھان میں ایک ہاسپٹل میں آگ لگی تھی اس میں کیا ہے بچے جل کے مر گئے تھے تو وہاں کی ابھی تک کچھ نہیں ہوا ہے جس دیش کی جنتا کو اتنا بھی نہیں پتا ہوتا کہ اگر کوئی آگ لگ رہی ہے اور اس کا رسپانسبل وہ کیا ہے کہ سواستھ منتری ہے اس سے کچھ بات چیت ہی نہیں کرتے اس سے سوال جواب نہیں کرتے تو وہ پھر ایسے کام کریں گے کیا انہوںیں پتا ہے کہ چار دن یہ کچھ کہیں گے اس کے بعد سب کچھ ماحول کام تو پھر وہ اتنا ان چیزوں پہ دھیان بھی نہیں دیتے ہیں نا اسی لیے تو وہ کیا ہے کہ بس ایک کر دیں گے ہندو مسلم کہیں پر لڑائی کروا دیں گے بس اور جنتا وس اسی کو دیک کر خوش ہو جاتی ہے
بالکل بھائی جان بالکل ابھی میں ہی ایسے ہی دیکھ رہا تھا توب میرے کو کسی بندے نے ایک ریل بھی وہ اس بندے نے ڈائریکٹ بتایا کیا بولا کہ ابھی جو بھی یہ لوگ بول رہے ہیں نا جو بھی یہ لوگ کر رہے ہیں سب مطلب جتنے بھی اسٹوڈینٹ ہے سب اس کے خلاف ہے سب آندولن آندولن چل رہے ہیں پروٹیسٹ اٹ ہے اور جڈ اتنے چلا گینا مکے ایسا کچھ کریں گے نا اتنی مطلب چڑک نیتی چنتے ہیں نا ایسا کچھ کریں گے کہ دو مہینے بعد جو لوگ ابھی ان کے خلاف ہے وہی بولیں گے کہ ہاں کیا بی پی کائی ووٹ دیےتے ابھی بھی یہ لوگ دو مہینے میں ایسا کچھ کریں گے
ان کے پاس ایک ہی مطلب طریقہ ہے کچھ نہ کچھ یہاں تو ہندو مسلم کرا دیں گے یا تو دیش کے اندر کسی فوجی کو مروا دیں گے یا پھر دیش کے باہر فوجیوں کو مروا دیں گے ب ایسا ہی کروا دیتے ہیں جی اس سے کیا اس کے بعد پ میچ کروا دیتے ہیں میچ انڈیا انڈیا پاکستان ہوتا ہے اس میں انڈیا جیتتا ہے ہر بار یہ اسکرپٹ ہے پہلے کئی سالوں سے سیم یہی چلتا آ رہا ہے پہلے آتن آتنکی حملہ ہوتا ہے جیسے کہ پہلے ہوا تھا ای میں اس کے بعد پہلگامں اس سے پہلے پلوامہ تین چار بار کا کا یہی روٹین ہے جب سے بی جے پی آئی ہے تب سے ایک ہی روٹین چل رہا ہے اس کے بعد میچ ہوتا ہے میچ میں انڈیا جیتتا ہے اور باقی پھر یہ کیا ہے کہ ہمارے دیش کی جو غصہ ہوتا ہے نا یواؤں کا وہ شانت ہو جاتا ہے کیونکہ انڈیا جیت گئی نا پھر بس آج دیکھ لو سیزے بھی پروجیکٹ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس میں کتنے کھلاڑی آئے ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک بھی کھلاڑی نہیں آیا ہے اور ہمارے دیش کے بس یہ یوا ہے ان کے لیے یہ ایسے کپڑے پھاڑ کے ایسے ان کے لیے ڈانس کرتے ہیں وہ اتنا سیلیبریٹ کرتے ہیں ارے ہماری ٹیم انڈیا جیت گئی ارے تمہیں تو کوئی کتا بھی نہیں دیکھ رہا وہاں پر ایک بھی فیمس سیلیبرٹی آیا ہے کیا ایک ہاتھ کو چھوڑ کر کوئی نہیں آ رہا ہے وہاں پر یوٹیوبر اتنے ایک بھی نہیں پہنچا ہے جو بڑے بڑے یوٹیوبر ہیں جیسے مسٹر انڈ ن کر اور جو اور بھی بہت سارے کتنے یوٹیوبر ایک بھی آپ کو نہیں دکھاؤگا اس پروٹیسٹ میں
بالکل بھائی جان بالکل کوئی بھی نہیں ہے نہ ہی کوئی سیلیبرٹی ہے نہ ہی کوئی تو بارہ لائ چل ہ کرکٹر ہے نہ ہی کوئی دوسرا مطلب
جی
کوئی بھی نہیں ہے کوئی ایسا انتار نہیں ہے جس کے کوئی چینسا ادھر سب نارمل اپنے یہسسان ہے وہی کوشش کر رہے ہیں کچھ ہو جائے تو اور ان کو بھی سنا نہیں جا رہا
وہی تو کہہ رہے ہ اور وہ جیسے آپ نے دیکھا ہوا کہ ایک بھی میں سے وہ بالی ووڈ کے ایکٹر نہیں ملیں گے چاہے وہ اجے دیوون ہو اچے کمار ہو شاہ رخ کانوں کوئی نہیں دکھے گا بس انہ کیا آئے کہ مودی جی کے ساتھ کیا بات کرتے ہیں آپ آ نے کون سا آج آم کھایا آپ نے آج کتنا کھانا کھایا یہ ایسی باتیں تو وہاں پر جا کر کرتے ہیں جب یہ مودی ملتے ہیں تب ارے ان سے جا کر ڈھنگ سے سوال کوئی نہیں پوچھ سکتا ابھی آپ نے کیا ہے کہ نتن گڈکری جی سے گڑکری کا کیا ہے کہ ایک پترکار نے انٹرویو لیا تھا شاید وہ ایروپلین میں تھیں اس ٹائم پہ ان کا انٹرویو لیا ہے تو ان کا وہ جب انہوں نے دو چار ڈھنگ کے سوال پوچھے تب نتن گڈکری کہتے کرنے لگ گئے ارے یہ تو ہم نے کیا ہی نہیں یہ تو یہ کر دیا وہ کر دیا ارے تم لوگوں کی پورے دیش کی گاڑیوں کو خراب کرنے میں لگے ہوئے ای ٹینٹی ملا کر اور ہمارے دیش کی جنتا بھی نا اتنی پاگل ہے اس کو تو وہ گودی دیکھتے ہیں تو وہ کیا ہے کہ بس مودی میڈیا ایک ہی چیز دکھا دی ہے کہ سرار ہماری کتنی شرشٹھ ہے اس چیز پہ بس خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ میں نا اپنے گاؤں میں رہتا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پر کتنے کیسے لوگوں کو ب برین واش کیا جاتا ہے اور جو سی جے پی پروٹیسٹ کی جو نیوز مل رہی ہے نا یہ تو میں اور آپ جیسے لوگ جو انسٹاگرام چلاتے ہیں فیس بک چلاتے ہیں وہاں سے مل رہی ہیں باقی آپ کو مین اسٹریم میڈیا میں ایک بھی ویڈیو نہیں دکھے گی جو ٹی وی ہر کسی کے گھر میں ٹی وی ہوتا ہے زیادہ تر بوڑھے بڑے کیا دیکھتے ہیں ہمارے گھر میں ٹی وی تو دیکھ
بالکل بھائی جان بالکل
ٹی وی چینل پہ نہیں دیکھایا جا رہا ہے
ہاں اور وہ ایسے اسے دکھا رہے ہیں نا تو الٹا دوٹاٹینٹ میں دو ک ڈام دے رہے گ پلیس والوں کو اسڈ نے مارا یہ کیا وہ کیا ایسے د ہاری میڈیا ب گ پتا نہیں کیا ہے ہو رکھا ہے پوری میڈیا تو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کوئی کچھ کبر ہی نہیں کر رہا ہے کہ ہاں غلط کس کی ہے سمجھاؤ تھوڑا مطلب اتنا تو کامن سینس ہوتا ہے نا یا کم سے کم صحیح چیز تو دکھاؤ نا جو غلط ہے وہ غلط ہے نا یار اب تم اس کے پیھے کیوں پڑے جا رہے ہو
گانے لگ جائے تو اپنا دیش اب تک سدھر چکا ہوتا میڈیا تو اتنی بک گئی ہے نا کہ اتنے تو جو جی بھی روڈ پہ بھی عورتیں ہوتی ہیں نا اتنی وہ نہیں بکتی ہیں اس سے زیادہ تو یہ میڈیا بک چکی ہے
بات تو صحری بول رہے بھائی جان
اتنا تو وہ بھی نہیں بکتی ہے وہ بھی شرم شرم آ جاتی ہے ان کو بھی لیکن ان کو شرم نہیں آتی ہے کہ ہم ان کا مطلب جو کیا ہے کہ جو ان کے اندر کا جو انسان ہے نا وہ مر چکا ہے یہ کیا ہے کہ صبح شام دن رات بس ایک ہی چیز مطلب کھانے میں صبح ناشتے میں پیسے کاتے ہیں دوپہر میں بھی پیسے کھاتے ہیں اور شام کو بھی پیسے کھاتے ہیں اس لیے ان کو اب کچھ نہیں دکھتا ہے پیسے کے علاوہ
ہاں بہت گندی پورری حالت میں پہنچ چک ہے تو پتاتا پتاتا سب وہی سمج رہ نا وہی کرل رہے ہیں مے کیا
وہ آپ نے دیکھا ہوگا سدھیر چودھری وہ سال کا تیرہ کروڑ روپئے لیتا ہے اور وہ دکھاتا کیا ہے میلوڈی اتنی اچھی کیوں ہے ملوڑی میں کیا چاکلیٹ ہوتی ہے میلوڑی میں کیا مرچی ہوتی ہے ارے تم لوگ تیرہ کروڑ روپئے جنتا کے ٹیکس کھا رہے ہو وہ کس لیے کھا رہے ہو اپنے بچوں کو تم نے بدی میں سیٹ کر رکھا ہے الے یہاں پر ہمیں دکھا رہے ہیں کہ میلوڈی اتنی اچھی کیوں ہوتی ہے مین مددا کوئی دکھا نہیں رہا ہے بیی جے پی پروٹیسٹ چلی رہا ہے اس کے علاوہ بھی دیش میں سات پروٹیسٹ ایسے ہی اور چل رہے ہیں لیکن کتنے کو کور کیا جا رہا ہے وہ تو کیا کہ یہ ابھی کیا ہے نیو آئی ٹی ایکٹس آئے تھے اس میں کیا ہے کہ چینج کیا گیا تھا کہ کوئی بھی اگر مطلب سرکار سرک چاہے جس ریل کو ہٹا سکتی ہے تو بھائی صاحب اگر ویسے آپ نے دیکھا ہو کہ بہت سارے کتنے ملینس میں فالوورس تھے وہ چینلس ہٹا دیے گئے کیوں کیونکہ وہ سرکار کے خلاف بولتے تھے تو اگر ہو سکتا ہے کہ کل کو جتنی بھی ریلس ہے نا اپنے جو یوٹیوب انسٹاگرام اکاؤنٹس پہ ڈال ہوئی ہیں جی س جوٹ کی کل کو یہ ان میں بھی ہٹا سکتے ہیں کیونکہ بھائی سرک تو سرکار ہے ان کا دماغ چل گیا بڈے ہیں کچھ بھی ت س سے
بالکل بھائی جان بالکل وہ سال اتنے آرام ہی ہے نا یہ پتا نہیں یار اتنی پاور لے رہتی ہیں اپنے آپ سب چینج کر کر کے پندرہ سال میں میں چینج کر کر کے چینج کر کر کے ماوں نے اتنی پاور لے لی اپنے ہاتھوں میں تو کچھ کر بھی نہیں ہے مطلب کچھ بھی کر سکتے ہیں اس ٹائم تو چاہیں تو وہ سودان میں بھی چینج کر سکتے ہیں دس بارہ ایم پی کی کمی پڑ رہی ہے بس اگر وہ بھی مل جائے نا تو سھان میں بھی لال دیں گے
پھر
و بائی تھری و بائی تھری پارٹ ہو جائے توا
وہ تو ایک ہی چیز چاہتے ہیں کہ ہم لائیں تاناشاہی اس لیے بڈھوں کا پھر رایہ چلے بڈھے کیا چاہتے ہیں بس بچوں کو ہمارے جیسے آپ نے دیکھا گہوا ہمارے گھروں میں جو ہمارے دادا جان اور جو دادی جان ہے وہ بچوں کو کیا سکھاتے ہیں رام نام د کو شروخات کے بچوں کو یہی سکھایا جاتا ہے کہ یہ بگوان یہ بگوان شروعات ہی ہمارے اندر وہ دھرم کا کیڑا جگایا جاتا ہے کوئی بھی پڑھنے لکھنے پہ دھیان نہیں دے گا پانچ چھ سال تک تو بچوں کو بس کہئی مندر پہ گوانے لے جاے ہیں بچوں کو ایسے مطلب وہاں پر پوجا کروائیں گے جیسے کہ بس بگوان ان کو ابھی بدھی دیتے گا اور جی یہ مطلب پتا نہیں کیا سائنٹسٹ بن جائیں گے یا کیا ارے پڑھانے پہ دھیان دو ان کو بچوں کو ایسے مطلب ڈریا جائے گا ارے تو نے یہ کر دیا تو بگوان ناراض ہو جائیں گے یہ سجا